وعلیکم السلام
ہاں ٹھیک ہو
ہاں میں ٹھیک ہوں آپ ٹھیک ہو
میں بھی ٹھیک ہوں گھر میں سب ٹھیک ہے
شکر اللہ کا آپ سنائیے آپ کے گھر میں
ہاں سب ٹھیک ہے شکر اللہ کا اور چائے پی آپ نے
ہاں چائے پی
اور کیا کر رہے ہو
پتا نہیں یہ کیا کر رہا ہے چھوٹو ہاں بیٹھے ہوئے اسی کا تماشا دیکھ رہے ہیں
جی روٹی کےساتھ کر رہا ہے شاید
ہاں ہاں ہاں
ہ اور سناؤ
ہ پتا رہے جس سے یہھ اندر نہیں یہی پہ رکھو یہی پتا نہیں ہوں
یہ کیوں چلا رہا ہے
ماں بول رہی ہے اس کے پسفوٹ ہے اسی چیز بیٹھو بیٹھو اس نے اس رومال کو رول کیا ہے آپ بول رہا مجے یہ اندر لا گا رہا ہے ہاں جے نے بولا یہ دھماکہ جیسا ہے کہیں بھی پھٹ سکتا ہے اب اس پر داغ کھڑکی دکھائی اور وہی سے وہ کابرا صاب دیا اس میں بہت ساری روٹیاں تھی چورن کر کے ہاں آپ پتہ نہیں بول رہا ہے اس کو دھونا ہے ارے میرے بیٹے کیا کر رہے ہو
اور سناؤ اس کو ابھی تھپڑے پڑے گی یہ چپ کر کے بیٹھے گا
نہیں نہیں یہ کھیل رہا ہے
جی اور سنایے
بس ٹھیک آپ سناو یہ بچے کتنے اچھے ہوتے ہیں
اوے اچھے نہیں ہوتے کمینے میں ہوتے ہیں
چپ کرو آپ آپ آپ یہ پانی بٹے تھے پانی میں ڈالتے ہیں اب یہ اسٹارٹ ہو گیا آپ بولو آپ بولو میں آپ سے بولوں یا اس سے بولوں ہوں یہ لوگو بھی غلط ہے
اور
بس ٹھیک
اس کو بولو اس کے ساتھ بات کرو میں کروں گی اس کے ساتھ بات
ہاں وہ تو وہس فٹ صاف کر رہی ہے
اچھا ٹھیک اور سنائی
بس ٹھیک آپ سناؤ
بس لاحق پھر
ابھی ایک گھنٹہ ہے ایک گھنٹے کے بعد جائیں گے
چلو ٹھیک اور سناؤ
بس ٹھیک آپ کو کیا لگتا ہے گولڈ کی ریٹ آج ہائی ہے یا کہاں لو ہے
پتا ہی نہیں
چلو وہاں جا کے پتا کیا
آپ کوئی عربک اور اسپینش کام آئی تھی اس پہ
مجھے نہیں پاتا
اچھا ٹھیک پھر ہم عربی میں ہی بات کرتے ہیں نا
ہ ہ ہ مجھے عربی نہیں آتا
مجھے اسپینش آتا ہے
اچھا اچھا پھر تو آپ جینئس ہو
ہاں اور کیا
اور سناؤ
بس ٹھیک شکر اللہ کا
اس سے اس سے زیادہ نہیں نکلتا ہے اس سے بہت کام نکلتا ہے
کیا
پانی پائپس ایک کافھ دھنے کی پریکٹس کر رہا ہے ہاں یہ کپڑے دھونا ہے ہاں ہاں
اور
آپ سناو
بس ٹھیک شکر اللہ کا پتا نہیں کال کو کیا ہو گیا
کیا ہو گیا
نہیں نہیں چل رہی ہے مجھے لگا یہ بند ہو گئی
ارے نہیں پگلی ٹھیک ہے
اور
اور پھر نہیں مجھے نہیں جانا میں وہاں آ کے کیا کروں گی رنی بھی ہوتی تو ٹھیک تھا
وہاں پہ آپ تانگ آتے ہیں بہت میں بھی گئی تھی نا میں بہت تانگ ائی وہاں پہ ہاں اور یہ میری بہن نہ وضو کر کے نکلی ہنس رہی ہے مجھپے
میرا اتنا جگرا نہیں ہے کہ میں وہاں جاؤں اگر رانی وہاں وہ تھی نا تو بات کچھ اور تھی انشا بچاری دن میں کام کرے گی یا میرے ساتھ کرے گی نانی کے ساتھ بھی میں کیا کروں
اسی کے ساتھ بیٹھو نا باتیں کرو گی اسی کے ساتھ
اب جائیں گے کبھی انشاء اللہ جائیں گے کبھی
چلو ٹھیک ہے لیکن وہاں پہ تانگ اتے ہیں
ہاں ہاں ہاں
ہمم اور سنائیے
بس ٹھیک چل رہے رہی ہوں
اچھا کہاں جانا ہے
ا میں نے بولا نا ایک گھنٹے کے بعد آدھے گھنٹے کے بعد نہیں ایک گھنٹہ ہے ابھی پھر ہم جائیں گے تنش کے پا جائیں گے اس کے پاس ڈائمنڈ بھی ہے نا مجھے ڈائمنڈ کے لیے پیسے تو نہیں ہے لیکن ہاں یہ دیکھیں گے دیکھنا تو فری ہوتا ہے نا
ہاں دیکھنا تو فری ہوتا ہے اور سنائیے
بس ٹھیک
اور آج کیا پکایا
بیگان اور ٹماٹر
اچھا ٹھیک اور
بس چل رہی ہے زندگی
آپ نے تھوڑا وہاں سے دھیرے بات کرو میں باہر ہوں
کیوں
میں سیٹیوں پہ بیٹھی
کیوں
بس ایسے ہی
کچن میں کوئی آ گیا
وہ نماز پڑ رہی ہے کچن میں
اچھا ٹھیک ٹھیک
پہے ہی سیڈیو پے تھی
اچھی بات ہے کوئی بات نہیں اوپر جاؤ تھوڑا سا
نہیں میں یہیں پہ ہوں یہاں پہ ٹھنڈی لگ رہی ہے
ہاں ٹھنڈی ہے باہر تھوڑی ٹھنڈی کی جگہ تلاش کر رہا ہے
ہاں اور کیا اور سنائیے
بس چل رہا ہے ہاں بس ٹھیک
میرا بھائی بولتا ہے کبھی وہاں جاؤ کبھی یہاں جاؤ
ارے آ گیا یہاں پتا نہیں ہےیہ کون بول رہا ہے
ہ
ا پتہ نہیں ہے او کو کیا ہو گیا
آپ کیا کرے
یہ پتہ نہیں ہے اس کو س لگاتا ہے یہ بیٹھتا ہے نا میرے آگے یار بولتا تھا اسے میرے پاس آ جؤ ہاں ہاں اوکے
ماما ا بھی بہت کچھ بول رہی ہے
ہوگ
وہئی پلی چپ کرو
اس اس نے اس کو پکڑا
وہ یہ کیوں بول رہا ہے ایک اور میا
پتا نہیں ہے کیا بول رہا ہے اس کو
آپ کشمیری میں ہونی چاہیے ریکارڈنگ
نہیں نہیں
قسم سے سچ پھر اچھی اگر یہ بھی بات کر تو پھر وہ بھی چلدی نا
ایک بات ہے نا اس نے ماما کو بولا آپ نے میری بہت میری بہت میری بہت آپ یہ آپ کے ایئر فون کو پانی گیا ہوں ہوں اوڑ کے اپکو چل رہیا اندر
یہ کیوں اتنا چلاتے ہیں
پاتا تھاکے
اور سنا
یہ یہ یہ میرا یہ گدرا ہے نا یہ بھی چلاتا ہے
ہاں اب مجھے لگتا ہے یہ کن نائنٹینسک مجھے ایسے ہی رہیں گے
کیوں کال دن میں کہاں جانا ہے آپ کو
کہیں نہیں جانا ہے پھر اب ٹائم مت ملتا ہے
اپ جو بھی کام کرو اس کے ساتھ ایک ایک طرح کر دینا
وہی ٹھیک رہے گا
ہوں اس کی چیزیں بہت اچھی ہے اس نے بال بھی لائی ہے اور سناو بس میں ٹھیک ہوں میں نے سنا یہ ہاں آپ کو بول رہا ہے لا بولنے کو ہاں کتنی اچھی ہے اس کی گڑی آپ کو پتا ہے آپ کو پتا ہے ماما بھی ک پتا نہیں اس سے کیا مسئلہ ہے
یہ جب بھی چاہتی ہے چلاتی ہیں واپس آتی ہیں تو چلاتی ہے
ہ ہ ہ اس نے اپنے مقصد میں یہی میرے ٹائم پہ بھی یہ کتنی باتیں کرتی رہتی ہے
چلو پھر بھی ٹھیک ہے ان کو ریکارڈنگ والوں کو سر کو سمجھنا پڑے گا
اور کہ بچے ہے نا ان بچوں نے ہمیں تنگ کیا یہ ہے نا ہمیں ایک ایجوکیشن منسٹر کو کال کرنی چاہیے
ہاں ان کو واپس لے جاؤ
چھٹی کے اب تو ویسے بھی ختم ہو گئی ہاں کوئی میں ڈرتی ہوں اس نے میرے پس بیڑو کو رکھتا
اور سنائیے
بس ٹھیک
کتنی سلائی لیتا ہے آپ
نارمل سوٹ میں تو چار سو پچ چیز لیتا ہے بجلی اور لائنیک بولے کو آٹھ سو سات سو
تووں اتنا کیا وہ کرتی ہیں اس میں
نہیں وہ چھ سو ہی لیتی ہے اگر وہ خود لائننگ لگائے گی نا تو سات سو لے گی ہاں ہاں ہاں نہیں وہ انکل تو گڑی لگا رہا ہے ہاں میں ٹھیک ہوں انکل تو سو گیا یہ
اس سے کبھی بات ہی نہیں کی ہے
یہ مجھے بولتا ہے اب کھیلو آب ٹائم آ گیا انکل تو سو گیا بچوں کو بتاؤ یہ سو گیا اٹھو انکل جی یہ بول رہا ہے مجھے یہ پتاہ نہیں اس کا چور کے پھنس گیا
بھی چپ نہیں کر
اس کا چوک پھنس گیا پتا نہیں جس
دیکھا ماما پھر سے اسٹارٹ ہو گئی
نہیں سٹارٹ تو نہیں ہوی لیکن وہ کچھ دیر ایک مانگ رہیا ہے
وہ بٹر مانگ رہا ہے
اچھا اچھ کود نہیں لا سکتا تھا وہ
وہ پتا نہیں مجھے
پتا نہیں یار کیا کیا ہوتا ہے دنیا میں مجھے لگتا ہے بارش آ جائے گی آپ کو کیا لگتا ہے
مجھے بھی لگ رہا ہے ویس ہی موسم ہے
ہیلو ہاں ہیلو
ہاں ہیلو
ہاں اور ہاں اچھا آپ کولا آپ کو جانا ہے ابھی گھر کا
کہاں ہاں جانا ہے
انشاء اللہ انشاء اللہ چلو اچھی بات ہے کوئی بات اب تم ہاں ہاں اللہ حافظ
جی